السلام علیکم ہوں بھائی ٹھیک ہو
بس ٹھیک الحمد للہلہ شکر آپ کیسو گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے
ہاں اچھا تو بھائی کیا کر رہے ہو اب بھی
بس ایسے ہی تو آپ سے بہات کر رہا ہوں
کھانا وانا ہو گیا
کھانا بھی ہو گیا
اچھا تو بئی میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آج کل ہم دیکھ رہے کہ گرمی کا بہت زیادہ افیکٹ ہو ہو رہا ہے دن ب دن بہت زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے
بالکل
تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا کارن ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے اس گرمی سے بچ بچ سکتے ہیں کیا ریزن ہوکتا
اس کے لیے ہم کو انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہے جیسے کہ پلانٹیشن کرنی چاہی
بالکل بھائی آپ کی بات صحیح ہے لیکن
اور روٹین لائف میں اس سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے
بالکل بھائی آپ کی بات صحیح ہے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے لیکن لیکن آج کل کے زمانے میں تو زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے کاٹ کاٹے جا رہے ہیں کیوںکہ ہمارے جو جنگلات ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں باقی دیگر یہ جو درختیں کاٹے جا رہے ہیں لیکن ان کے بدلے نئے پیڑ پودے نہیں لگائے جا سک جاتے ہیں کی اس اس وجہ سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی مانسون کے ٹائم میں اپنے ٹائم پہ بارشیں نہیں آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی وجہ ہے کہ جو ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے کہ یہ میرے حساب سے سب سے بڑا مین ریزن ہے کہ
ہاں بالکل اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہے دن بہدن مطلب ٹرانسپورٹ زیادہ ہو رہا ہے لوگ لوگوں کو چاہے لوگوں کو چاہے کہ سائیکلنگ کرے اور واک کریں
بالکل بھائی میرا میرا ماننا ہے کہ یہ جو ہم شارٹ شارٹ ڈسٹینسز جو ہے یہ ہم بائک کار یا تھرو موٹر سائیکل وغیرہ لیتے ہیں ان سے کور کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ یہ جو شارٹ شارٹ ڈسٹینسز ہے ہم بائک فٹ چل کے اگر ہم یہ کور کریں تو فیول کا بھیی سیویج ہو سکتا ہے اور انوائرمنٹ جو میں جو ہے یہ دھواں دھواں ہو رہا ہے اس سے کیا ہے کہ ہوا گندا ہو جاتا ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں
بالکل بالکل
تو بھائی صاحب یہ جو ہمارے آس پاس کا ماحول ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہی ہوتی ہے کہ آس پاس کا جو ماحول ہے اس سے صاف ستھرا رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا ا آس پاس اگر صاف رہے گا تو آٹومیٹیکلی ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا تو ہم بیم ہم ہمیں بیماریاں زیادہ سے زیادہ پیک بھی نہیں کریں گے
بالکل
تو اس کے لیے ہمارے آس پاس جو واٹر باڈیز ہے ندی نالے ہیں ان کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر دیکھ رہا ہوں میں نالے بالکل بالکل بالکل گندے ہو رہے ہیں بالکل اس کا اس کا افیکٹ اس کا افیکٹ ہم انسانوں پہ آتا ہے
بالکل
یہ جو ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے فری سورسز ملے تھے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی تھی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے تھی اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو یقینا ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پیڑ پودے جو ہے ہم جیو جنتو کے لیے بہت ضروری ہے
بالکل پایا
آئے دن ہم نیوز میں دیکھ رہے سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہے کہ جنگل سے جنگلی جانور جو ہے بستی کی طرف آ رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ جنگلوں جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے
ہاں
بھی جنگلی جانور جو ہے وہ بھی جنگلوں میں رہنا بالکل پسند نہیں کرتے اس لیے جنگلی جانور بھی بس بستیوں میں آ رہا آ رہے ہے اور نقصان تو ہمیں ہی پہنچا رہے ہیں
بالکل بالکل
اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک حکومت بھی ہے اور ہم جیسے انسان بھی ہے
بالکل ہم کو چاہے کہ اس کے لیے اورنیس پروگرام منعقد کرنے چاہیے
جی
چاہے آج کل سوشل میڈیا کا دور زیادہ چل رہا ہے اس پر بھی ہمیں ایسی باتیں شیئر
بل بائییابی
اور سوسائٹی میں بھی اس کا تھوڑا بہت ایک دوسرے کو
بالکل بھائی ابھی گورنمنٹ نے جو پروگرام شروع کیا ہے سوچھ بھارت مشن چلایا ہے اس سے میں اس سے اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ پہلے پہلے زمانے کے مطابق مطلب آج زمانے میں تھوڑا صاف صفائی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ جب سے یہ سچ سوچھ بارت مشن ابھیان چلایا گیا ہے تب سے جگہ جگہوں پہ یہ ڈسٹ بنس وغیرہ بنائے گئے ہیں تو گھروں سے سے جو کوڑا کرکٹ نکل رہا ہے فیکٹریوں سے جو کوڑا کرکٹ نکل رہا ہے وہ ہم اسی گاربیجز میں گاربیج بزنس میں جمع کر رہے تو اس سے ہی ہمارا یہاں اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو آس پاس کا ماحول یہ صاف رہتا ہے اور ہمیں باقی کے لوگوں کو ہمیں باقی لوگوں کو بھی یہ میسیج دینی چاہیے کہ اپنا جو آس پاس کا ماحول ہے ایک دم نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے اس سے ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو فائدہ ہے کیونکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں زیادہ اٹیک نہیں کرتی اگر ہم گھروں سے کوڑا کرکٹ نکالیں گے ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر تو صاف رہیں گے لیکن بعد میں ہم وہ کوڑا کر کر سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں تو اس میں باقی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں بیماریاں بیماریاں اثر کرتی ہے ڈینگو ملیریا پھیل جاتی ہے اور ہم اور یہی وجہ ہے کہ آج آ کل ہسپتالوں میں زیادہ لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں
ہاں بالکل اور کنسٹرکشن کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہے کہ ہم اس جگہ مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے جہاں مطلب کہ ماحول پر اثر پڑتا ہے جیسے کہ جنگل میں ہم ہلی ایریا میں اس کے لیے گورنمنٹ رکھا تھا گرین بیلٹ ہم اس کا بھی یوز کرتے ہیں رہنے کے لیے اس کا افیکٹ پاپولیشن بھی زیادہ ہو رہے ہے کہ ہم کو بھی تعاون کر کرنا چاہ چاہے گورنمنٹ سے کہ کہاں مکان بنانا ہے کہاں نہیں بنانا ہے اور پرانے زمانے میںٹرین وغیرہ نہیں یوز کرتے تھے نا لوگ کھیتوں میں جاتے تھے جسے
بالکل بھائی آج کا جو دور ہے سائنس کا دور ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہیں آج دیکھو سوشل میڈیا انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے ہمارے میری زندگی کتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور کتنی آسانیاں ہو گئی ہے ہاں ہاں ہمارے لیے وہ اس لیے کہ جب ہم ان ٹیکنالوجیز کا صحیح سے یوز کر رہے ہیں اگر ہم ان ٹیکنالوجیز کا یوز غلط طریقے غلط طریقے سے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ان سب ٹیکنالوجیز کا صحیح سے یوز کریں گی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا آنے والی جنریشن جو ہے اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ انفارمیشن ضرور دوسرے لوگوں تک پہنچ چاہے کہ تھرو سوشل میڈیا
پرنٹ میڈیا وغیرہ اور اس پر آرٹیکل آنے چاہیں
اس کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے کیونکہ بالکل سے پہلے شروعات کرنی تبھی ہم دوسرے لوگوں کو یا ریلیٹیوس کو یا فرینڈس کو یا اپنے اپنے آس پاس پڑوسیوں کو تبھی ہم ان کو بول سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے یہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے وہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے تبھی ہم دوسروں پہ کچھ کر سکتے ہیں
ہاں اس کے لیے ایکٹیوٹیز کرنی چاہی جیسے کہ سائکلنگ کرنی چاہے اس پر ٹرانسپورٹ کا مطلب افیکٹ کم پڑے گا ایور میں ٹھیک ہو جگہ انڈسٹریل جو مطلب اس کا وہ اسموک نکلتا ہے اس سے بھی ہمار ماحول خراب ہو جاتا ہے
ان انڈسٹریوں میں یا گاڑیوں سے جو سموک ل کر رہا اس سے ہوا ضرور گندا ہوتا ہے کیونکہ
ہاں کارب مناکسائڈ
کیونکہ ہمارے لیے فریش آکسیجن بہت ضروری ہے جب ہم فریش آکسیجن لیتے تو ہماری لنگز جو ہے انٹرنل آرگنس جو پراپرلی ورک کرتے ہیں جب ہم ہمیں فریش آکسیجن نہیں ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو انٹرنل آرگنز ہے آٹومیٹکلی بیمار ہو جائیں گی تو اس کے لیے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے آپ کی آپ بات سے میں سہمت ہوں کہ ہمیں سائیکلنگ کرنی چاہیے کیونکہ ایگزر سائز بھی ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے
بالکل بالکل اور ہس ہسٹ ہوٹل وغیرہ جو جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے پبلک زیادہ ہوتے ہیں ادھر بھی مطلب احتیاط رکھنا چاہیے
بالکل بالکل بھیڑ بھڑ بھیڑ بھڑ وا بھیڑ باڑ والی جگہوں پہ بالکل اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کوڑا کرکٹ وغیرہ گندگی گندگی وغیرہ نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے
بالکل بالکل
جب ہمارا نق نقصان ہوتا ہے ہم آٹومیٹکلی بیمار ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں پھر ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے پھر ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے ان دوائیوں سے تو انسان کی انٹرنل آرگنز اور زیادہ خراب ہو جاتے
اور فائنانشلی بھی مطلب
وہی بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جن پیسوں سے ہم وہ میڈیسنز لیتے ہیں اگر ہم اپنے واتاورن کو صاف رکھیں گے وہ پیسے ہم سے بچ جائیں گے میڈیس کا پیسہ بچ جائیں گے تو وہی پیسہ ہم کسی دوسرے ایسے کام میں لگا سکتے تھے جس سے ہم ہمیں فائدہ ہو ہماری جنریشن کو فائدہ ہو تو بھائی یہ جو آج کا زمانہ ہے ابھی دیکھو تو سب آن لائن ہو رہا ہے ہمارے جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب آن لائن آن لائن ہو رہا ہے شاپنگ آن لائن ہو رہی ہے پیمنٹ آن لائن ہو رہی ہے یہاں تک کہ اگر ہم ٹراول کرتے ہیں تو بس ٹرین یا پلین کی ٹکٹ ٹکٹ بھی ابھی آن لائن ہو رہی ہے تو اس سے ہماری زندگی کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے
ہاں بالکل اس سے
ہمیں چاہیے کہ ان سب ٹیکنالوجیوں کا ہم صحیح سے یوز کریں گے صحیح سے استعمال کریں گے تو ان شاء اللہ آگے جا کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں
انشاء اللہ انشاء اللہ
تو ہم ہماری میسج یہی رہے گی ہمارے بھائیوں کو ہمارے گھر والوں کو آس پاس پڑوسیوں کو کیونکہ یہ صاف ستھرا ماحول ہی جیون کا سچ سچ سوچھتا ہے
بالکل
کیونکہ جتنا ماحول صاف ستھرا ہوگا تو جن جی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سب سے زیادہ میں سجیسٹ کرتا ہوں سب سے زیادہ پانی ضروری ہے پانی بیسک بیسک نیڈ ہے ایک جیو جنتر کے لیے کیونکہ اگر ہم پانی مساف رکھیں گے تو یقینا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے
بالکل بالکل
تو بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی
انشاء اللہ انشاء اللہ
تو بھائی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی مجھے تو شکریہ بھائی اس بات کے لیے تھینک یو ہاں
آپ کا بھی شکریہ اللہ حافظ اوکے تھینک یو